ہیلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب خیریت سے ہو
الحمد للہ بھائی جان آپ ٹھیک ہو بھائی جان
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہم خیریت سے ہے اور آپ کے والدین خرست ہیں
الحمد اللہ بھائی جان
الحمد للہ اللہ حقتکرے اور سنائیے موسم کا کیا مزاج ہے آپ کے وہاں پر
ابھی تو بائی جان ہو رہی ہے بارش تھوڑی تھوڑی
بارش ہو رہی ہے
ہاں بھائی جان
الحمد للہ ماشاء اللہ بارش ہو رہی ہمارے یہاں تو الحمد للہ ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی آنند لے رہے ہیں مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ ہیں الحمد للہ
ماش ماشاء اللہ بھائی جان بھائی جان آپ آپ کے ساتھ بات کرنی تھی ایکسرسائز اور جو فٹنیس ہے نا بائی جانس
جی جی
اس کے ریلیٹ کچھ بات اگر ہوتی ہے اگر آپ کچھ تھوڑی بہت جانکاری دیتے ہے اس کے بارے میں تو
بے تک بے تک فرمائیے
بھائی جان جیسے ہمارے دن بہ دن ضرورتیں بڑھتی ہے بھائی جان ہمارے جو خرچات تھے وہ بڑھ جاتے
اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے بائی جان کے ہم تھوڑا بہت ایکزرسائز کریں جس کی وجہ سے ہمارا جو پورا بدن ہے وہ مطلب حرکت کرے جس کی وجہ سے ہمیں موٹاپا جو ہے اس سے چھٹکارا ملے بھائی جان
جی جی جی جی
اگر ہم اپنی صحت پہ دھیان نہیں دیں گے بھائی جان بہت ساری بیماریاں ہوئی جیسے کہ شوگر لیول ہوتی ہے انسان کے اندر زیادہ یا کیلیسٹرول ہوتا ہے زیادہ
بی سب
جس کی وجہ سے پھر انسان بیمار پڑتا ہے اس اس کی وجہ سے پھر پورا جو گھر والے ہیں وہ نا ان میں بہت کچھ اثر پڑتا ہے گھر والوں پہ بھی
بے شک بے شک پریشان ہوتے ہیں دیکھیے گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں جب انسان اپنے گھر میں کسی کو کولیسٹرول شوگر وغیرہ ہو تو تح تو دیکھیے گھر والوں کی بھی ٹینشن ہوتی ہے تو ان کا بھی مانسک تناؤ خراب رہتا تا ہے ان کا بھی سر درد کرتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی وہ لکھن دکھائی دینے لگ جاتے ہیں وہ بھی ان کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں
ماشاء اللہ بھائی جان دیکھیے اگر ہم مطلب دیکھیں گے نا کہ جو ایزرسائز ہے اس سے بہت سارے فائدے ہے انسان کو بھائی جان جیسے کہ پہلے تو دماغ مطلب تندرست رہتا ہے اس سے جب دماغ انسان کا دماغ تندرست رہے گا تو انسان اچھے سے اپنے کام پہ چاہے وہ اگر بچہ ہو تو وہ اپنی پڑھائی پہ دھیان دے گا اچھے سے
اگر بڑا تو وہ اپنے جو وہ کام کرتا ہوگا اس پہ اچھے سے وہ فوکس کرے گا بھائی جار
دے سکوے س صحیح فرمایا آپ نے جی
اگر ہم دیکھیں گے بائی جان ایکزرسائز کے علاوہ اگر ہم مطلب گھر میں کوئی ہمارا ماں باپ ہے بس ان میں مطلب موٹاپا آ گیا تو ان کو ہم بول سکتے ہیں ان کو ہم مشورہ دے سکتے کہ آپ جم جاؤ بھائی جان
بی
جس کی جس کی وجہ سے بھائی جان ان کا جو موٹاپا ہے وہ بہت کم ٹائم میں اسا ٹائم ہے بھ جان کم ہو سکتا ہے بھجان
بے شق صحیح فرمایا آپ نے کہ دیکھیے یہ سب کیا ہوتا ہے کہ ہم ہ موٹاپا بڑھنے کا کارن ہوتی ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو دیکھیے گھومتے پھرتے لیٹ تک کھانا کھاتے ہیں دس بجے تک اور سیدھے مطلب کھانا کھانے کے بعد میں سو جاتے ہیں اور ٹہلتے نہیں گھومتے پھرتے نہیں تو اس کارن جو ہے ہمارا پاچن تنر جو کریا ہےا وہ کھے کو پ اا نہیں پاتی اور وہ جو ہے ہمارا موٹا کو بڑھا دیتی ہے اندر ہی اندر
ماشاء اللہ بھائی جان بھائی جان میں بھی اسی فیلڈ میں ہوں مطلب میڈیکل فیلڈ میں بھی ہوں میں بھائی جان
ہ
اس کی موٹاپا جو ہے بائی جان یہ نا بہت بری بات ہے انسان کے صحت کے لیے وہ بہت ہانیکارک چیز ہے انسان کو تو ک کھانے پینے میں مزہ آتا ہے مطلب ٹو ٹھوس کے کھات لیکن یہ زیادہ نہیں انسان کو آدھا گھنٹہ دینا ہے بس مطلب اگزرسائز میں چاہے وہ واک پہ جائے صبح یا اگر جم کوئی افورڈ نہیں کر سکتا بھائی جان وہ صبح سویر اٹھ کے ایک خالی پانی کا گلاس پیے اور جائے باگ پہ آدھے گھنٹے تک بس اس سے تو انسان تندرست رہے گا دوسرا وہ جس وہ لیزنیس وہ ختم ہو جائے گی انسان کی
تورو تو آزار ہے گ د نا بار
م حساب
اور مفت میں ہے وہاک اگر جم نہیں جا سکتے ہو تو آدھا گھنٹہ نکالو صبح یا شام وااک پہ چلا جاؤ بھائی ان
الحمد للہ ماشاء اللہ دیکھیے سب یہسے ہوتا ہے کہ لوگ باگ ا کو لوگ باغ کو گھومنے کا ٹائم ملتا نہیں لوگ بھاگ لیٹ تک کام کرتے ہیں دس گیارہ بجے تک کام کرتے ہیں دس بجے تک گیارہ بجے کھانا کھاتے ہیں پھر وہ گھومنے کا ٹائم رہ ملتا نہیں ہے کھانا کھایا اور سونے کا کام اور صبح لیڑتاک اڑتے ہیں اور کئی کئیب
یہی ہوگیا ہے نا بائی جان ہمارے گھروں میں بھی مسلہ
جی جی اور کئی بار کیا ہوتا ہے جیسے کہ جن کو ڈیوٹی پہ جانا ہے نو بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے تو دیکھیے جس کو ڈیوٹی جانی تو دیکھیے وہ تو جائے گا ہی اس کو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر کبھی کام بھی کرنا ہے تو دیکھیے اس کی نیندیں پوری نہیں ہوتی پ نیند پوری نہیں ہوتی تو اس کے مانسک مانسک تناؤ رہتا ہے اور سردرد چکر وغیرہ آتے ہیں تو دیکھیے انسان کو نیند لینا بھی بھرپور نیند لینا ہی بہت ضروری ہے اگر انسان ہم تو صحیح ٹائم بتایا کھانے کا نو بجے لاسٹ اگر نو بجے آپ کھانا کھا لیں الحمد للہ تو دس بجے تک تو انسان کو سو ہی جانا چاہیے تاکہ اس کی چھ گھنٹے ساڑھے پانچ چھ گھنٹے نیند پوری ہو جائے اور وہ فجر کی نماز کے ٹائم پہ اٹھ جائے الحمد للہ اس کو کبھی سستی وغیرہ نہیں آئے گی آالت
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بج صحیح فرمار رہیا بجان کہہ اگر انسان ایسا کرے گا نا مطلب انسان کو ہوگا پہلے پہلے مشکل یہ جلدی کھانا کھانا پھر جلدی سونا اور پھر ایکسرسائز کرنا لیکن جب انسان کو اس کی عادت لگ جاتی ہے بھجن پھر اس کو مطلب وہ پھر یہ عادت نہیں چھوڑے گا اور یہ ایسی عادت ہے جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہے بھائی جان اور ایسی عادت میں چاہتا ہوں کہ ہر کسی شخص کو لگ جائے یہ اچھی عادت
بے شک بے شک صحیح فرمایا آپ نے یہ اگر یہ عادت اگر ہم جو ہے نیم بنا لینا الحمد للہ فذر کی نماز پڑھنے کا تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی کبھی بیمار ہی نہیں پڑے گا انسان کے اندر نشکرش نکالا ہے کہ نماز پڑھنے سے جب سجدہ جو انسان کرتا ہے سسدے سے انسان کی جو مانسک پروابلم رہتی ہے مانسک تناؤ جو رہتا ہے سر درد رہتا ہے ہارٹ اٹیک سائلنٹ اٹیک جیسی بیماریاں جتی ہے وہ سب دور ہوتی ہے
بھ جان اس کے ریلیٹڈ بھی ہاں بھائی جان ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ا بات کی ہے یہ جو ہم پانچ ٹائم پڑھتے ہیں نماز بھ جان اس میں جو ہم سجدہ کرتے نا بھائی جان جو ہمارے نشے ہوتی ہے نا جو ہمارے فیس کو مطلب چہرے کو جو سپلائی کرتی ہے بلڈ اس سے نا وہ رننگ میں رہتا ہے تو تو اس سے ہمارے چہرہ بھی گلو کرتا ہے بھائی جان آج کل ہمارے ہمارے لڑکے ہماری لڑکیاں یہ کہتے ہیں وہ جاتے ہے کسی کاسمیٹک والے کے پاس بولتے ہے کہ یہ کریم دو یا سن سکرین لگاؤ اس سے بہتر ہے کہ آپ پانچ وقت نماز پڑھو وزو بناؤ پانچ ٹائم دیکھو اللہ تالا کیسا نور دے گا آپ کے چہرے پر بھائی جان
الحمد للہ ماشا اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا الحمد للہ کہ کوئی سی بھی کرم کے نہیں ہو اس وورلڈ کے اندر ایک کوئی سی بھی کتنے بھی خطرناک اللہ وہ پانچ وقت کی نماز اور پانچ وقت کا وجو تو ویسی کریم وہ کاپ ضرورت نی پڑے گی کریموں کی کریموں سے بہتر جو ہے الحمد للہ اللہ تالا چہرے پہ اسے نور برساتے ہیں کہ لوگ باگ اگر دوسرے دیکھتے ہیں یار آپ کچھ لگاتے نہیں الحمد للہ آپ کا چہرے پہ کیا نور ہے آپ کوئی کریم بھی استعمال نہیں کرتے تو دیکھیے اللہ کی قدرت کا اسسما ہے یہ پانچ وقت کی نماز پانچ وقت کا وجو
وہی پہچان میں بھی بول رہا ہوں نا کہ بہت اچھی دیکھو اگر ایکسرسائز بھی نہیں کر سکتے آپ پانچ وقت نماز پڑھو پھر دیکھو اللہ تالا آپ کا صحت کیسا ٹھیک رکھے گا آپ کا چہرہ کیسا ٹھیک رہے گا بیماری سے دور کیسے رکھے گا بائی جان مطلب سب کچھ ٹھیک ہوگا تو بھائی جان ہمیں چاہے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہمیں خود پہ یہ مطلب اپلائی کرنا ہے پہلے ہمیں خود یہ کرنا ہے پھر ہمیں دوسروں کو اس کی دعوت دینی ہے یا ایکسرسائز ہی صحیح
جی جی ج صحیح فرمایا پہلے دیکھ بالکل صحیح فرمایا دیکے پہلے اگر ہم خود کریں گے استعمال ہر چیز کا ہم ذکر کریں گے ہمیں ہر ہر عادت اپنائیں گے تو ہم دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں الحمد للہ جی دیکھیے انسان کہتا ہے نا کہ میں بہت پریشان چل رہا ہوں میری یہ پریشانیاں ہے وہ پریشانی ہے الحمد للہ آپ نماز پڑھ لو آپ کی ہر پریشانی کا پتا نہیں چلے گا ہاں جہاں آپ اگر پندرہ ہزار بیس ہزار روپئے مہینہ کا کماتے ہو اگر کوئی انسان جو ہے نماز پڑھتا ہے اور وہ دس ہزار روپئے اگر وہ کما رہا ہے اللہ تالا جو نماز پڑھ رہا ہے نا ہزار روپے وہ کما رہا ہے الحمداللہ اللہ تعالی وہ دس ہزار میں اتنی برکت عطا فرما دیں گے کہ وہ کانا خرچ بیاری تکلیف دور ہو جائے گی اور وہ پیسہ بھی ڈیبٹ کر سکتا ہے اور پندرہ بیس ہزار روپئے کمانے والا ڈبل ڈیوٹی کرنے والا نماز میں ٹائم نہیں نکال پاتا تو دیکھیے اس کی پریشانیاں چلتی رہتی ہے اور جو ہے ہر پریشانی میں پیسہ لگتا رہتا ہے اس کا قریب یہی روجنا دیتا ہے یار میرا پیسہ پتا نہیں بچتا بھی نہیں ہے لگتا جا رہا ہے بھائی تو اللہ تعالی کو یاد ہی نہیں کرتا نماز ان سے جڑو اگر تم دین سے جڑے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالی اپ کو تمام پریشانوں سے
ماشاء اللہ بھائی جان بہت پیاری پیاری باتیں بولی اپنے بھائی جان یہی نا انسان کو پہلے ہی سیکھنا ہے کہ مطلب ہمارا دیکھو اب ہم دھرم کی بات نہیں کریں گے سب میں کوئی ہندو ہے کوئی مسلم لیکن جو ہمارا ہے ہم مسلمان ہیں اللہ تالا نہ مطلب اتنا اچھا نظام رکھا ہے ہمارے لیے مطلب اگر ہم اس پہ چلیں گے نا پائی جائے نہ ہمارے کاروبار میں کچھ نقصان ہوگا نہ ہمارے صحت پہ کچھ ہوگا نہ ہمارے ایمان پہ کچھ ہوگا اگر ہم چلیں گے اس بھائی جان بس ہمیں بس یہی غفلت میں غفلت کی نیند ہم نے ڈھالی ہوئی ہے بائی چانس بس پیسوں کے چکر میں ہم سب کچھ بھول گئے بھائی جان
بساک الحمد للہ ہمارے تو دیکھیے انسان جو ہے دن اور ایمان انسان کا جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے اور دن ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے تو وہ پریشانیوں سے جوج رہا ہے آج مسلمان پریشان کیوں ہے مسلمان اس لیے پریشان کیونکہ دن سے نہیں جڑ رہا نماز د نہیں پڑھتا اور حال تو مطلب ادھر ادھر گھومنا پھرنا موبائل استعمال کرتا رہتا ہے برتڈ ڈے کوئی پروگرام وغیرہ رہتا ہے اس میں ناچ گانے ڈانس وغیرہ کرتا ہے یہ دیکھییں یہ نشانیاں قیامت کی جب پریشانی جب اپ کے اوپر اللہ تعالی برساتے ہیں تو یہ پریشانییا اس لیے آتی ہے کیونکہ آ دن سے نہیں جڑے ہوئے رہتے اگر آپ دن سے جڑے ہوئے تو یہ پریشانی اللہ تعالی بالکل آس پاس آنے ہی نہیں دے گا آپ کی فیملی میں نہا آپ کے پاس نہیں پریشانی آئے گی اگر آپ الحمد للہ نماز سے جڑے رہیں گے تو
ماشاء اللہ بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان
الحمد للہ انشاء اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری
انشاء اللہ اللہ حافظ
اللہ حافظ السلام علیکم